سحمت اللہ
ہیلو السلام علیکم چل ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ج آج آج جمعہ کا جمعہ کا دن تھا جمعہ جمعہ کے دن ب اس کی بہت بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن کو بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے اس موقع پر حضرت اعدم بھی پیدا ہوا ہے اس موقع پر حضرعادم دنیا سے چل بسا حضرت اس موقع پر حضرتی مامی حسن ردی اللہ تعالی عن مید کربلا کی میدان میں شہید ہو گئی ہے اپنی بہتر جان بازو کے ساتھ اور بہت سی بہت سی فضلت ہے اس دن کے گھر پر اور ایک خیال آیا کہ پیراانی پیر جنابی گوسے عالم د ستگر رازیاللہو انہو سوال ایک مشہور واقعہ ہے جب وہ چھوٹا بچہ تھا جو وہ چھوٹا بچہ تھا پانچ دہ سلک سا وہ مٹی کے وہ مٹی کے یہ چھوٹے چھوٹیے یہ تماشے بناتے تھے پھر ان میں پھر ان میں میں یہ بولتا تھا کم بی ازننال اللہ تعالی کے حکم سے اٹھو تو وہ تو وہ تو اس کے ساتھ کلتے تھے جنابی گوسل اعظم کھیلتے تھے ان ان مٹی کے بنائی ہوئے نا انسانوں سے آدمی بنا کے بناتے تھے آپ آ پیر کامل پیراانی پیر ہے میرا پیر ہے بغوزل اعظم دستگیر وہ پھر ایک دن ایک کسی گاؤں کا ایک اکلوٹا بیٹا تھا ان کا وہ تو مر گیا بچارا پھر کسی نے کہا کہ فلانی جگہ پر جاؤ وہاں دوست خدا ہے اس کا نام پیرانی پیرا ہے وہ مردوں کو مردوں کو زندہ کرتا تھا پھر وہ آ گئے رات کے وقت آ گئے تو وہ اس کا باپ اپنی بیٹی کے لا لاش سمیت کے وہ ادھر چلا گیا جس جگہ یہ پتلے یہ یہ پھر آخر میں یہ سپر پڑے تھے اور انہیں پتلوں میں یہ اپنی بچوں کو بچے کی لاش کو رکھا پھر سباح گیا تو پھر کمل وہ آیا تو ان ان تماشوں کو بتایا کہ کون بزن وہ تو اسی وقت وہ ان میں جان آ گئی ت تو وہ اس سے کھیلنے لگے پھر اس کے پاس گیا میں جانتا ہوں پیر کامل فرمات ہے میں جانتا ہوں لیکن تو آپ نے آپ کو خدا نہیں پیدا کیا ج سب میں کیا کرچ چلو چلو آپ کو بھی زندہ کر د کم بھیزن اللہ اس کو بتایا تو وہ وہ بیٹا وہ زندہ ہو گیا یہ شان پیرن پیرن کی اور بہت سی کرام کی اس میرے پاس ایک کتاب ہے بحجۃ السرار اس کا نام اس کتاب کا اس میں بہت سے کرامتیں ہے
اچھا
بس
ہ اور باقی سب ٹھیک
ہاں بس ٹھیک
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی ٹھیک ہے
طبیعت کیسیے ہے آج کل آپ کی ہ
میںس چلتا ہوں اور کیا کریں گے
اچھا ڈاکٹر کے پاس ج ن
کل جانا تھا لیکن وہ وہ میرا بندہ وہ تو کہی گیا تھا تو وہت شام کے وقت آ گیا تھا
اچھا اچھا اچا چاہے کیا بولتے ہیں اس کو کھانا کھایا
کھانا کھایا
سالم کیا تھا
وہ کدو تھ قدو ٹماٹر تھے وہی سالن میرے لیے تھی پتہ نہیں تمہاری تمہاری لیے کیا بنایا تھا اس نے
اچھا اچھا ٹھیک اچھا اچھا اچھا اچھا یہ آدم علیہسۃ السلام کے بارے میں جو آپ نے بولا تھا پچھلی بار پھر وہ جنت سے وہ نکالے گئے تو اس کے بعد آپ نے پھر بولا ہی نہیں
ہوں وہ ٹائم تو آتا نہیں میں تو بہت
ا
کسی وقت میں ٹھیک ہوتا ہوں کسی وقت میں اور سانے میرے جسم کے اعزا کو بہت دارد ہوتا ہے لا لہذا میں کسی چیز کے ساتھ کچھ نہیں کرتا ہوں پھر پتل کی طرح بس ایک ہی جگہ رہتا ہوں اور اس دگ کو اس درد کو سہتا ہوں اسی کی کوشش کرتا ہوں کو درد کو سہنے کے لیے کوشش کرتا ہوں پھر چپ چاپ بیٹھتا ہو کسی کے ساتھ دل نہیں لگتا اس وقت لزرفیا کرے چلو بعد میں بتائیں گے کسی دن جب نصیب ہوگا تو اس اس وقت بتائییں گے
اچھا بالکلکل وہ ہاں ماں کیسی ہے
جی
ماں ماں کیسی ہے
ہاں ٹھیک ہے
اچھا اچھا وہ کہاں ہے
ادھر نیچے ہے وہ
اچھا بیٹی کرھر آئی
پتا نہیں وہ اسی کو پتاہ ہے کیا وہ اسی کو فون کرتی ہے تو وہ اسی کو پرتا ہے
اچھا اچھا
ہاں جی کو پتہ ہے
اچھا وہ بوڑ ٹوٹھ نے کیا بولا تھا پھر آپ سے
اس نے بتایا کہ جب موقع آیا تو تو جب قسمت سے جاگ اٹھے گا تو کو کچھ کچھ کچھ دیر نہیں لگے گا لیکن میں پھر بھی کوشش میں ہوں اس نے کسم کھائی خطرناک کسم کھائی کہ میں کوشش میں ہوں ہاں کوشش میں ہوں اس نے کہا کہ مے اپنی لڑکی تھی بڑ لڑکی تھی سات سال سات سال کے لیے میں اس کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا سات سال کے لیے سات سال کے بعد اس کی وہ اس کی قسمت جاگ اٹھا آپ کیا بتائی دیں گے ہم نے کہا کہ میں اگر یہ کوئی دوسری حکومت بن جاتی تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت جو ہے یہ کٹ بدلی حکومت لذا اس کا کچھ نہیں ہونا نہاں دونوں چاہے اس کا وجود ہو یا نہ ہو دونوں برابر ہے کچھ کام کا نہیں ہے بیکار چلو بیٹھو ہم
ہاں وہ تو وہی تو صحیح ہے آپ کا آپ کو کوئی کام ہے
ہاں
کوئی کام ہے آپ کو
اب کیا میں ا مہ سکھتا ہے
اچھا بائی آپ کیا آپ کیا کر رہے تھے تب سے تو آپ کا گلا سوکھ رہا ہے
میں کرتا تھا اج جمعہ تھا لہذا اس لیے کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا میں کوورم پڑتا تھا اسی اسی دم تم نے کال کی
اچھا
ج ہو اور کیا کری ہے
آپ تو ماشاء اللہ ہر وقت گرآام پڑھتے رہتے ہو تو ابھی تو ابھی کسی کی خیر خبر موشنی ضروری ہوتی ہے نا قرآن بھی درست ہے بے شک وہ بھی پڑھنا ہے ضرور ہر وقت پڑھنا ہے مطلب ہر دن پڑھنا ہے لیکن اتنا بھی نہیں مطلب آپ کو اپنا جو ہے یہ کرنا ہے کہ آپ کسی کو جو ہے گھر والوں کو خیر خبر نہ پوچھو یہ نہیں ہوتا ہے نا دنیا بھی دنیا دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چلانا ہے نا
ہاں ہاں وہ تو وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے
ہاں وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چلانا ہے
ہاں دین کے ساتھ دنیا بھی چلا نا تھا اب کیا کریں گے یہ یہاں ایک وقت تو سری نگر میں بہت سے سنما سنما گھر تھے
ہوں
تیس سال پہلے تھے یا براڈ و ہوٹل تھا براڈ وے سنیما تھا یہ پلیڈم سنیما تھا ریگل سنیما تھا ان دنوں میں میں پڑھتا تھا تو میں دیکھتا تھا اور بہت بڑی بھیڑ لگ جاتی تھی خاص کر پلیڈیم پلیڈیم کو بہت بھیڑ لگتی تھی اور نہا سنیما وہ بھی ایک سنیما ٹااک تھا ادھر بھی وہ وہ وہ اس کی اس کی سیٹیں تو وہ بہت ٹوٹی پھوٹی تھی اور جو اس کاا سنیما ہال کا جو مالک تھا وہ کنجو بدبخت تھا وہ اس کو وہ اس کی ڈیکوریشن نہیں کرتا تھا وہ صرف پیسے کماتا تھا اور کچھ نہیں کرتا تھا سلیلمل گھٹیا تھا وہ نہ سلما بہت گھٹیا تھا ہاں پھر پھر وہ وقت آ گیا تو وہ بھی چلے گئے ان کا ان کو یہ کچھ کام ختم ہو گیا ان پر جس طرح آفتاب کی کرنیں پڑتی ہے ادھر اور ان پر آفتاب کی آفتاب کی کرنی جو ہے وہ تو ختم ہوئ گی ان پر آفتاب ان پر کرنے نہیں ڈالتا تھا پھر آفتاب بولتا تھا کہ یہ شیتان کے گھر ہے لہذا میں ان کو ختم کر دو جلا دیا ان کو
اچھا
ہاں جلا دیا ان کو آفتاب نے کہا میں نے میں اس کی اس کو اس کی زندگی ختم کر رہا ہے کیک یہ ایک دن تو لگتا ہے پروپر جانے کا ایک شیطان کے ساتھ مجھے دشمنی ہے اس نے اس نے میرے پرورودگار کے ساتھ بھی بہت گتم گتک کیا تھا کراس کوشچن کیا تھا شیت نے بھی کراس کوشچن کیا تھا خدا تووں جکا د آدم کو پ جھکو وہ تو ک کیا ہے میں نار کا ہوں میں آ کہوں میں نہ کہوں لہذا آگ دو آب آگ تو کا کے مقابلے میں زیادہ حیثیت رکھتا ہے لہذا میں اس کی پوجا نہیں کراں گا پھر اس کو پھر آ کر پر اس کو خدا نے کہا اس کو جاؤ تو تو مردود ہو گیا لہذا دفع ہو جاؤ دفع ہو جا ہے یہاں سے میرے پھر وہ چلا گیا تو ہاں پھر وہ چلا گیا اور خدا کو بتایا خبا تھا اچھا چلو تو نے شیتاان کو
چلو بات سنیں نا پہلے میں آپ کو پھر سے کال کرتا ہوں آپ ایک سیکنڈ ہاں آپ اس کو ریسیو کرو
نہ اب بس اتنا ہی کافی ہے